ولیکم جی آواز آ رہی ہے
ہیلو ہاں جی سلام ولکم
جی اور فرمائیے سب خیریت
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل سب خیریت آپ فرمائیے آپ کے یہاں پہ سب خیریت
جی انشاء اللہ سبھی خیریت ہے دھرلا موسم آج تو بہت ہی سہانا ہے آپ کو سنائی دے رہا ہوگا جم رو آواز آ رہی ہے
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرمایا آج نا ہمارے یہاں پہ نا صبح سے بار ہو رہی ہے اب بھی ہو رہی ہے بارش بند ہی نہیں ہو رہی ہے تو بہت سارے جھینگگروروں کی آواز سنائی دے رہی ہے جی ہمیں تو
جی جی جی ہمارے یہاں پر بھی کیا ہے کہ ہم تھوڑا گاؤں سے تھوڑا دور رہتے ہیں تو ان شاء اللہ کیا ہے کہ ہمارے پاس میں زیادہ ہی کیڑے مکوڑے تھوڑے رہتے ہیں جیسے آپ کی سنائی بھی دے رہا ہوگا کئی جگہ میڈک جو ہوتے ہیں وہ بھی ان کی بھی آواز سنائی دے رہی ہوگی ہیلو
ہیلو
جی آپ کو آواز آ رہی ہے
جی ہاں رہی ہے اور فرمائیے جی آج کیا پکایا تھا آج آپ کی امی جان نے
جی جی ہماری امی جان نے نہیں ہماراری بیگن جان پکاتتی ہیں ان کو کیا ہے کہ کھانے کا بہت ہی بہت ہی اچھے زیادہ شوق ہے ہماری بیگم بہت ہی لذیذ کھانا بناتی ہیں تو آج انہوں نے چکن کری بنائی تھی اور چپاتی بنائی تھیں اور انہوں نے میٹھے میں وہ بنائی تھی کیا کہتے ہیں نہاری ویسے آپ کی امی جان نے آج کیا کیا بنایا تھا
میری امی جان نے آج گرما گرم بریانی پکائی تھی ٹھنڈا موسم تھا اس لیے اوراری نہاری بھی پکائی تھی کیونکہ گرما گرم نہاری کے ساتھ میں نا میٹھا ہو کچھ ا وہ گرما گرم بھی بریانی کے ساتھ میں نا میٹا ہو نہاری پکائی تھی امی جان نے ن امی جاننی چھوولے کلچے پکائے دی میری امی چانے آ
جی جی جی یہ تو ماشاء اللہ ویسے بریانی اور چولہے کلچے کو سن کر نا منہ منہ میں پانی ہی آ جاتا ہے ویسے آپ فرمائیے آج ویسے موسم بڑا تو آنا ہے تو کیوں نا آج کچھ موسم کے بارے میں ہی گپتگو کی جائے
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے میرے دل کی بات چو لی آج کا موسم نا بے حد ہی زیادہ سہانا ہے آج ن تو ویسے بارش ہو رہی ہے تو بہت ہی زیادہ ٹھنڈا موسم ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور نا چاروں طرف ہریالی بھی دکھ رہی ہے آج تو
جی جی جی انشاء اللہ ویسے بھی نا ابھی کیا ہے کہ ہلکی بارش ہو گئی ہے تو کیا ہے کہ کھیتوں میں فصلیں بھی اور اگنے لگی ہیں جیسے ابھی کیا ہے کہ باجرے کا سیزن ہے تو ہلکی ہلکی فصلیں بھی اگنے لگی ہیں تو ماشاء اللہ باجرے کو دیکھ کرنا ایک ایک دم من کو موہنے والا درشیہ ایک دم لگتا ہے لیکن کیا ہے کہ بارش کے ٹائم پہ تھوڑا دقت بھی رہتی ہے پرابلم بھی ہوتی ہے نا وہ کیا ہے کہ ایسے کبھی کبھار گھر میں ساؤ بچھو یا پھر ماشاء اللہ کسی کی اگر گھر جیسے کچا ہے تو ان کے لیے بہت دقت بھی ہوتی ہیں اس موسم میں
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے نا بہت ہی زیادہ دقت ہوتی ہے جن کے گھر کچے ہوتے ہیں انہیں تو نا بہت ہی زیادہ دقت ہوتی ہے
جی جی وہی تو میں کہہ رہا تھا ویسے بھی نا ہمارے ملک میں آج کے ٹائم پہ ابھی جیسے اب بارش کا موسم شروع ہو گیا تو کہیں پر بڑھ آ جاتا کہیں پر سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں کیونکہ نا ہمارے ملک کی آپ کو پتہ ہی ہے کہ سڑکیں کتنی اچھی بنوائی جاتی ہیں ہمارے ٹھیک دار جو بہت زیادہ اچھے پڑے لکھے ہوتے ہیں ان کے باوجود بھی نا ہماری سر کے ماشاء اللہ انی اچھی بنائی جاتی ہے کہ وہ پہلی بار اس میں ہی ڈہ جاتی ہیں اور اور واٹر مینجمنٹ کا جو پانی کا جو پربندھ کیا جاتا ہے وہ بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے تو اس میں بھی نا جذرا سی بارش ہو جاتی ہے تو مس اللہ باڑھ آ جاتی ہے بہت سے لوگوں کے گھر بھی بہ جاتے ہیں تو یہ موسم کسی کے لیے اچھا ہے کسی کے لیے برا بھی ہو جاتا ہے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے اور جو ہمارے یہاں پہ نا ہمارا گھر تو بہت بھی حد ہی زیادہ ک اا ہے اور جو ہمارے گھر کے سامنے روڈ ہے نا سڑک تو وہاں پہ نا بہت سارے گڈے ہیں تو نہا گڈا میں پانی بھر جاتا ہے تو مچھلیاں ہو جاتی ہیں بہت ساری مچھلیاں ہو جاتی ہیں بارش کے موسم میں اور میری نا جو کھا ہے اور میری باجی کو نا مچھلی پکا کے کھانا بے حد ہی زیادہ پسند ہے بہت ان کے لیے تو نا برسات کے موسم میں ان کے لیے تو آنند ہی آنند ہو جاتا ہے
جی جی ابھی کیا ہے کہ ہمارے یہاں پر مچھلیاں وغیرہ کھاتے ہیں لیکن میں نہیں کھاتا پہلے میں جب چھوٹا تھا میں اپنی ا پو وہ کہتے ہیں ہاں پو کےا گھر پہ جاتا تھا پہلے کیا کہ بچے ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ زیادہ شوق رہتا ہے تو پہلے ہی میں جاتا تھا تو وہ وہاں پر پکاتے تھے کیونکہ وہاں پر ن ندی تھی پس نہیں تو وہ وہاں سے پکڑ کے لاتے تھے ایک دم ایک دم تازی مچھلی اور وہ کھاتے تھے لیکن تو ہم سمجھدار ہو چکے ہیں تو ہمیں اتنا شوق نہیں ہے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل بالکل اور و ایسے نا آپ کو گرمیوں کا موسم کیسا لگتا ہے
گرمیوں کا موسم مجھے تھوڑا اچھا لگتا ہے لیکن اتنا اچھا نہیں لگتا ہے کیونکہ نا اس ٹائم پہ اگر لائٹ نہ ہو تو ہم اپنے گھر میں بھی نہیں بیٹھ سکتے اور جو ہے کہ ابھی چلو ہم تھوڑاؤ گاؤں میں رہتے ہیں تو وہاں پہ پر تو اتنا ٹھیک ہے کہ ہاں اگر لائٹ نہ ہوگی تو باہر کہیں پر لے جا کر کھٹیاں بچا لیتے م تو وہاں پر کیا ہے کہ ٹھیک ہے آرام رہتا ہے لیکن اگر سٹی میں کوئی ہے تو ان کے لیے تو بہت ہی دکھ دائک رہتی ہے گرمی کہیں پر باہر تو زیادہ نکلتے نہیں ہے وہ اپنے ان کے لیے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے اب ایسے نا گرمیوں کے دن تو بےحد ہی زیادہ بےیکار ہوتے ہیں گرمیوں کے دنوں میں نا کہیں گھومنے پھرنے کی دقت آتی ہے اور گرمیوں کے دنوں میں نا کچھ زیادہ کھا پی بھی نہیں سکتے ڈائریا وغیرہ ہو جاتا ہے
جی جی جی ویسے نہ گمیا دنوں میں یہ بھی ہے کہ آندھی آ جاتی ہے طوفان آتے ہیں آدھیوں میں نا بہت زیادہ دقت ہوتی ہے ابھی جیسے ابھی شادی ماول شادی بیاہ کا ماحول ہوتا ہے گرمیوں میں وہ زیادہ رہتا ہے تو اس ٹائم پہ اگر کسی کے شادی ہے شادی ہے کسی کے گھر میں اور اس ٹائم پہ اگر ا آندھی آ جاتی ہے یا طوفان آ جاتا ہے تو ماشاء اللہ اس کا کس کتنا نقصان ہو جاتا ہے لاکھوں روپئے کا نقصان ہو جاتا ہے تو گرمیاں ابھی کسی کے لیے تو بہت اچھی ہوتی کوئی اپنے ہالیڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے شملہ جاتا ہے کوئی مسوری جاتا کو جم بھی کا پچ جاتا ہے لیکن ان شاء اللہ اگر ایک طرف دیکھا جائے تو کسی کا کیا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے تو دونوں ہی طرف سے سوچنا پڑتا ہے نا
ہاں جی بالکل بالکل ماشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے اور نہ گرمیوں کے دن میں جو ٹھنڈے پدارت ہوتے ہیں جیسے کہ فریج کا رکھا ہوا تربوج فریج کے کی ہو جو مینگو ہوتی ہیں ان کو کھاؤ آپ کتنے ٹیسٹی لگتے ہیں نا کتنا سکون ملتا ہے ان کو کھا کے
جی ویسے آپ گرمیوں میں کولڈ ڈرنک بھیینا پسند کرتے ہیں
جی نہیں مجھے نا کولڈ ڈرنک پیننا زیادہ پسند نہیں ہے میں تو نا جو گوپال جی کا وہ ٹھنڈی آئی جاتی ہے نا گوپال جی کی وہ پاؤڈر لے آئی ہوں میں تو میں تو ابھی گئی شہر گئی تھی توناا میں تو دو سو روپے کا وہاں سے لے کے آئی تھی کہ میں تو دودھ میں ڈال کے دودھ میں برف وغیرہ ڈال کےڈ ٹھنڈا پانی ڈال کے اور ٹھنڈے چینی اور جو ٹھنڈائی پاؤڈر ہوتا تا ہے گوپال جی والا اسے ڈال کے اسے پیتی ہوں
ایک ملک میں نا کیا ہے کہ ہر چیز زیادہ تر نکلی بک رہی ہے جیسے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا انسٹاگرام پہ تو وہاں پر کیا ہے کہ دیکھے ہیں تو ہر چیز نکلی جیسے کہ کولڈ ڈرنک آج کے ٹائم ٹم چی رہے ہیں وہ بھی نکلی چل رہی ہیں کیونکہ ایک طرف ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے سپلائی ک میں ہے تو وہ پھر فرضی بنانے لگتے جاتے ہیں ابھی اس سے پہلے میں نے دیکھا تھا کہ دودھ بھی نکلی چل رہا ہے اور جو جیسے آپ نے سنی ہوگی سلائ سیفٹی آتی ہے جو کہ کیا ہے کہ زیادہ تر آم جیسا وہ رس ہوتا ہے اس کا تو وہ بھی مساللہ اتنے گندے طریقے سے بنائی جا رہی تھی وہ کیا ہے کہ اس میں سڑے گلے آموں کا یوز کرتے ہیں اور پیروں سے اس کو کچلتے ہیں تو ماشاء اللہ آج کے ٹائم پہ نا باہر سے اگر کچھ بھی پانی سے اچھا ہے کہ آپ گھر میں ہی کچھ اپنا بناؤ جیسے کہ سکنجی ہوتی ہے نیبو سکنجی وہ بہت ہی اچھی چیز ہے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل اور نیبو سکنجی تو نا بےحد ہی زیادہ پسند ہے مجھے مجھے تو نا صبح نا میں لسی پیتی ہوں گرمیوں کے دنوں میں اور شام کے ٹائم میں ٹھنڈیائی پیتی ہوں ا دن میں میرا دوپہر میں من کرتا ہے تو میں نیبو پن جی پیلیے کیو بناات کے ہیں
جی جی ویسے کیا ہے کہ نیمبو کی چکن جی اگر ہم پیئیں گے تو ان شاء اللہ ہمارے ملک کے جو کسان ہیں ان کو روزگار بھی ملے گا ان کا زیادہ فائدہ رہے گا اگر ہم یہ ودیشی بران کی اگر جیسے پسی کوک یا یہ کچھ پیتے ہیں تو ان سے کیا ہے کہ ہمارا پیسہ ہمارے ملک کا پیسہ ماشاء اللہ بریس میں جائے گا تو ودیوں کی ترقی ہوگی اس سے کیا کہ ہم اپنے دیش کی ترقی کریں ہم جوس پیئیں جوس وہ والے نہیں جو آج کل پیکٹس میں آ رہے ہیں یا اس میں آ رہے ہیں وہ نہیں جو ان شاء اللہ ہمارے جو بازاروں میں ہمارے جو بائی جان ہے وہ بیچتے ہیں کوئی دس روپے کا کلاس موسمی کا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کچھ پینتیس روپے کا گلاس دیتے ہیں تو ہمیں وہ پینا چاہیے وہ ان شاء اللہ ہمارے سامنے ہی بنا رہے ہیں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس میں خراب چیز ملا رہے ہیں یا اچھی چیز ملا رہے ہیں تو ہمیں یہ پینا چاہیے اس سے کیا ہے دو فائدے ہیں ایک تو ہمارے شریر کے لیے بھی فائدہ شھ چیز مل رہی ہے دوسرا ہمارے ملک کے ہمارے بھائی جانوں کو کیا ہے کہ روزگار بھی مل رہا ہے ہوں
ہاں جی بالکل بالکل ماشاء اللہ آپ نے نا بالکل صحیح فرمایا جی اور نا مجھے نا سردیوں کا موسم سب مے زیادہ پسند ہے سردیوں کے موسم میں صبح کی چائے گرما گرم صبح کی کی دھ اور نہا کمبل میں بیٹھے بیٹھے پڑھائی کرو اور نہ شام کے ٹائم ٹی وی دیکھتے جاؤ اور بیٹھی بیٹھی مونگ پھلی وغیرہ یا گجک وغیرہ جو ایسی چیزیں آتی ہیں سردیوں کے موسم کے کھے کی ان کو کھاتے جاؤ تو نا کتنا سکون ملتا ہے
جی جی ان شاء اللہ سردیوں کا تو موسم کیا ہی واقعی لاج لاجواب رہتا ہے وہ کیا ہے اس لیے ہوتا ہے کہ اس کیمپینا ہمیں زیادہ کپڑے زیادہ دھلنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کم نہے ہیں لیکن سات سات دن تک وہی ہے کہ جوڑی سب سے چلتے رہتے ہیں کچھ بھی کھا لو اس میں کیا کہ اپنا نا تو پیٹ خراب ہوتا ہے نہ کوئی بیماری زیادہ بنتی ہے اس ٹائم پہ انشاء اللہ کیا یہ موسم بھی بڑا سہانا رہتا ہے گ کنرا رہتا ہے اگر اس ٹائم پہ ہم کہیں گھومنے بھی جاتے ہیں نا تو ایسا لتا ہوتا ہے کہ کنرے کے بیچ پہ جب نکل کے جاتے ہیں کہ واہ